السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ کا نام
کفایت آپ کہاں سے ہو
میں ترال سے آپ
آپ کا نام کیا ہے یش طارق
میرا نام ہے طارق آپ کا نام
کفایت
اوکے اوکے پلوامہ میں کس جگہ رہتے ہو
ترال میں
ترام اوکے اوک اور
آپ کہاں رہتے ہو
م بی سیم سیم سیم جگہ
اچھا دل نگ کا نام سنا ہوگا آپ نے
ہاں
کتنے کلو میٹر کتنے کلو میٹر ہے لرگامہ سے وہ
درگامس سے اپرکسیمیٹلی چھ کلو میٹر
چھ
ہاں
بتاؤ کچھ اسی کے بارے میں
اچھا ترال میں کون سی جگہ اچھی ہے مطلب گھومنے کے لیے
شکار گاہ ہے دل ناگ ہے ناراستان ہے لام ہے
شکار گاہ شکار گاہ ٹھیک ہے
ہاں
شکار گاه
ہاں
اور میں نے میں نے ایکچولی میں نے سنا ہے نارستان کے بارے میں نارستان میں کیا ہے مطلب فیمس
ہاں
نارستان میں کیا ہے فیمس
نارستان میں جنگل ہے وہاں وہاں سے ہم لام بھی جا سکتے ہیں
اچھا
اچھا دعوی اتا ہے وہاں سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں کے لوگ بھی اچھے اوپر رہتے ہیں وہ جھونپڑیوں میں
اچھا وہاں پہ گوجر ہوں گے
ہاں وہ گوجر زیادہ ہاں وہ زیادہ تر ا وہاں وہ مکی اگاتے ہیں
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے
ہاں آپ تو گئے ہو وہاں گھومنے شاید
کلاس میں پڑھتے ہو
میں نے گریجویشن کیا اردو میں اردو میں گریجویشن کی ہے میں نے
اوکے پڑھائی کیسی چل رہی ہے
بس بڑھیا
موسم موسم کیسا ہے
موسم ابھی یہاں پے ٹھنڈی بہت ہے ہوائیں آ رہی ہے یہاں سے ہاں
یہاں تو گرمی بہت ہے میرا تو اے سی آن ہے اس وقت
اے سی لگانے کی ضرورت نہیں ہے میرے کمرے میں یہاں پہ میرے آس پاس پیڑ بہت ہے ادھر اس لیے وہاں وہاں سے ہوا آ رہی ہے
ٹھنڈی سردی ہے وہاں پے
بہت ٹھنڈی ہے قسم سے
اچھا ٹھیک ہے
ہاں اور کیا بتاؤ آپ بتاؤ کچھ آپ نے جو سیب دی سیب کے پیڑ دیے ہیں ادھر ان کے بارے میں کچھ بتائیے
وہ تو میرا بھائی کر رہا ہے اس سے میرا تو مطلب موبائل شاپ ہے
ٹھیک ہے اسی کے بارے میں کچھ بتاؤ
بڑھیا چل رہا ہے بڑھیا چل رہا ہے
ٹھیک ہے جو آپ نے پہلی کال کی ہے نا اس کاریاں ایپ پہ
ہاں
تو اس کو کیا ملا آپ کو
کچھ بھی نہیں بھی کچھ بھی نہیں یہ پورا ٹسک کمپلیٹ کرنا پڑتا
نہیں نہیں نہیں نہیں نیچے زیرو دکھا رہا ہے یا سو دکھا رہا ہے وہ ٹاسک کم ایک کال کرو گے نا نیچے سؤ دکھائے گا
مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے مجھے دکھا رہا ہے مطلب فائیو ٹاسک جو ہے ٹاسک مگر وہاں پہ دکھا رہا ہے ٹو آؤٹ آف فائیو
اچا اچا ٹھیک ٹھیک ظاہر بھ نے کتنے ٹاسک کمپلیٹ کیا
زاہد ظاہر بھی مطلب ہمارا ہی یوزر ہے کاریا کا میں نے اس کو کال کیا میں نے اس کو بولا کہ مطلب کیسے کام مطلب اس نے بولا کہ آج ہی سے میں نے کام اسٹارٹ کیا پھر میں نے بولا کہ مطلب اور بھی نمبر ہو گیا آپ کے دوست ان کو کال کرو جو آپ کا ٹاسک ہے اس نے بولا کہ ہاں میں اب کروں گا کام اپنے دوست کو انوائٹ کروں گا شیئر کروں گا یہ ان کو گائڈ کروں گا کہ بولوں گا کہ مطلب کیسے کام کرنا ہے یہاں پہ
ہاں میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ اس ایپ کے بارے میں بتایا میں
ایکچولی مجھے لگتا ہے یہ پہلے جو ریکارڈنگ کے بد ہمیں ٹاسکیا گیا رفرل رفرل والا جس میں ہمیں ٹاسک دیا جائے گا کہ
آپ کو دوسرا جوڑنا ہے بالکل
ہاں وہ میرے خیال میں کیونکہ یہاں پہ کاریا ایپ بہت کم یوز کرتے ہیں تو وہ بیٹر رہے گا ان کے لئے اگر وہ ٹاسک دیں گے ہمیں
ہاں
ہم اپنے دوست کو بولیں گے مطلب جتنے بھی میرے دوست ہیں ان کو میں شئر کروں گا بولوں یہ مطلب کیسے کام کرنا ہے
آپ کو کال آ رہی ہے شاید
ہاں ایکچولی یہ میرا ایک دوست ہے یہ بھی اسی بارے میں بولے گا مطلب کاریہ کے بارے میں ایکچولی اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا
یہ کون ہے زاہد ہے
نہ یہ دوسرا دوسرا ہے مختار نام ہے اس
اچھا مختار ٹھیک ٹھیک اس کو بھی جو جوڑ لیجیے گا اسی ایپ میں مزہ آئے گا خ
اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا کال کے بعد پہلے میں مطلب
جب ہم کو فائدہ ملے گا تو ہم بھی لوگوں کو شیئر کریں گے لوگوں کو بتائیں گے اس
فائدہ تو ملے گا فائدہ تو یہ تو مطلب جینوین ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہو جیٹ جی پی ٹی یوز کرو اے آئی کو بولو کہ مطلب اس کے بارے میں وہاں پہ آپ کو گائڈ پورا گائڈ ملے گا اس کے بارے میں
بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی ہاں
کوئی مسئلہ نہیں آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا اس سے ریلیٹڈ تو یو کین کانٹیکٹ میں آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم میں آپ کو گائڈ کروں گا ایکچولی یہ ہ پرانی ایپ میں نے بھی اپنے دوست سے سنا اس نے مجھے گائڈ کیا میں نے پھر بولا کہ اوکے آئی ایم انٹرسٹڈ سو اس کے بعد میں نے کام کیا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اس میں مطلب میرا اسکرین شاٹ بھیج بجائے کو بولا میں نے اس کو بھیجا
ہاں
اس کے بعد ا دو دن بعد مجھے یہ ٹاسک آیا آج
لیکن ٹاسک اس میں تھوڑا ٹاسک کا ایشو آ رہا ہے ہمیں کہ ٹاسک ہمیں جلدی نہیں مل رہی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے ٹاسک آنے میں یہی کام جلدی ہونا چاہیے
اس لیے مجھے لگتا ہے مطلب جو اس کا فاؤڈر ہوگا وہ دیکھ دیکھے گا پہلے مطلب یہ لوگ کیسے کام کریں گے
بالکل بالکل
مجھے لگتا ہے باقی دیکھتے ہیں مطلب کیسا چلے گئے میرا یہ ٹاسک آیا پانچ پانچ بندو جو کریا ایپ یوز کرتے ہیں ان کو کال کرو منیمم جو مطلب اس کا کاؤنٹ مطلب ٹین منٹ
بالکل بالکل ہاں ہاں
ابھی تو میں نے جسٹ آج ہی یوز کیا یہ دیکھتا ہوں میں مطلب کیسا چلتا ہے مطلب ا جب میں پانچ اپنے دوست کو مطلب جو بھی اپنے یوزر ہے کاریہ کے ان کو کال کروں گا میں دیکھتا ہوں مطلب اس کے بعد کیا ملے گا
لیکن میں نے ایک کال کی ایسے ہی کال کی آپ کو پھر کٹ کیا ایسے ہی وہ دکھا رہا ہے آپ نے یہ ٹاسک کی ہے لیکن وہ دکھا رہا ہے آب چار ہی یہ کیا ایشو ہاں کیا آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہو
وہ تو مطلب یہ چیک کریں گے نا اس کے بعد مطلب جو ہمارا یہ جو کالنگ ہے نا یہ ریکارڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد سسٹم چیک کریں گے چیک کے بعد مطلب دیکھیں گے مطلب ان کا ریکارڈنگ جو ہے جو انہوں نے بات کی یہ انہوں نے کیا مطلب اس میں جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ منیمم ہے دس منٹ
ہاں بالکل لیکن وہ وہ مجھے کیوں کمپلیٹ دکھا رہا ہے میں نے ایسی ہی کال کی تھی آپ کو
کمپلیٹ کمپلیٹ کہاں دکھائے گا مجھے نہیں لگتا کمپلیٹ آپ
نہیں مجھے دکھا رہا ہے اب چار مجھے دکھا رہا ہے اب چار ہی اس میں جیسے کہ آپ نے
اس کے نیچے دیکھنا وہاں پہ دکھایا جائے گا مطلب آپ کو چیکنگ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اگر کمپلیٹیڈ دکھائے گا تو پھر سمجھو کہ مطلب کمپلیٹ ہو مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ آپ نے دس منٹ سے پہلے ہی کاٹ کیا سو مجھے نہیں لگتا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا
ہاں بالکل وہی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر مزہ آئے گا اس ایپ میں اگر اور بھی ٹاسک ملیں گے ہمیں تو
اب ویسے ملے گا ملے گا ملے گا ضرور ملے گا
لیکن ز اس میں ضروری ہے کارڈنییٹر کو مطلب بنانا کارڈنییٹر اس میں ہوتا ہے وہ ہمیں ٹاسک فراہم کرتا ہے پھر وہ ضروری ہے
وہ تو نہیں ج مجھے وہ نہیں پتتا مطلب کارڈنر ایکچولی مجھے لگتا ہے انہیں کے ذریعے یہ جو ایک مطلب ایک طرح کا یہ رفل پروگرام ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہوں
امیر نے مجھے بولا تھا کہ میں کسی گروپ میں آپ کو ایڈ کروں گا اس میں بہت سے اسی کے بارے میں بولیں گے یہ سب
وہ تو نہیں مجھے پتا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر کال کٹ کریں گے ہم دس منٹ کے بعد ٹھیک ہے
یہ تو مطلب یہ امپورٹینٹ نہیں ہے مطلب آپ سمجھو کہ یہ مطلب ان کی جو کال ہوتی ہے وہ دس منٹ سے پہلے کٹ نہیں کرنی ہے دس منٹ کے بعد آپ بیس منٹ بھی کر سکتے ہو کال
گیارہ منٹ بھی یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ٹھیک
یہ تو سمھو کہ مطلب ہمارے لیے ایک ڈمو ہے
ہاں بالکل بالکل وہی بات ہے
سو کہ مطلب اس کے بعد دیکھیں گے مطلب کیسا
کیسا رہا ان کا جو ہم نے آج یہ ٹاسک دیا ہے کیسا کام کیا ہے اس نے انہوں نے
بالکل بالکل
ہاں جی اور بتا کھانا کھایا آپ نے
ہاں جیسٹ یہ بھی کایا
ٹھیک ٹھیک
چلو آپ کو میں نے گائڈ کیا دوسروں کو بھی گائڈ کرنا
فی امان اللہ پھر رہو خوش رہو خدا حافظ